وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم
جی باجی کیسی ہیں آپ سب خیریت
بالکل بالکل درست اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں آپ بتاؤ کیسی ہو
بس باچی کچھ نہیں گھر کے اندر بہت زیادہ حالات ایسے ہو گئے ہیں خرچے بہت بڑھ گئے ہیں اتنے خرچے آ جاتے ہیں بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اللہ تعالی نے پتہ نہیں کیسی یہ سب کو نعمتیں دی ہیں لیکن اتنے خرچے آ جا تے ہیں تو کئی بار تو روح کانپ جاتی ہے
بالکل بالکل وہی نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بازار جب جاتے ہیں نا خریداری کرنے تو کچھ نہ کچھ فضول خرچہ کر کے نا فضول چیزیں بھی لے آتے ہیں اس وقت تو ہمیں لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ ضرورت مند چیز ہے حالانکہ وہ چیز ہمارے گھر میں ہے وہ پھر بھی ہم نے اس کو دوبارہ لا کے رکھ دیا ہے تو وہ نا پیسہ ہمارا فضول خرچی میں چلا جاتا ہے
جی جی باجی بالکل درست فرما رہی ہیں دیکھیے ہمیں تو اللہ تعالی یہی کہتے ہیں کہ پیسہ بھی اللہ تعالی کی ایک امانت ہے اور اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پیسے کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے نہ تو اسے ضرورت سے زیادہ پیسہ اڑانا صحیح ہے اور نہ ہی اتنا جمع کرنا لیکن جمع تو ہو ہی نہیں پاتا باجی اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا بتائیں مہینے میں جو بھی کمائیاں ہوتی ہیں وہ پتا ہی نہیں چلتی کہاں چلی جاتی ہیں
بالکل بالکل لیکن بس وبی ہے نا ہمیں ہے نا یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم اتنے سمجھدار نہیں تھ نا تو ہم تھوڑے سے پیسے بچاتے تھے واپس سے لیے خرچے کے پاکٹ منی امی سے لیے بھائی سے لیے تو ہم نا جوڑ لیتے تھے پیسے اب جیسے جیسے ہم سمجھدار ہوئے ذمہ داریاں ہم پہ بڑھ رہی ہیں تو ہمیں پیسوں کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے پاس جتنا پیسہ آتا ہے وہ نا ویسے ہی گھر سے جاتا ہے کیونکہ ہمارا کوئی بجٹ نہیں ہے کہ ہمیں اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے اتنا یہاں پے انوسٹ کرنا ہے اتنا یہاں لگانا ہے تو ایک یہ ہوتا ہے ایک پلان بنا ہوتا ہے نا تو وہ طریقے سے چیزیں چلتی ہیں
جی جی باجی دیکھیے پیسے کی بچت کرنا تو ایک اچھی عادت ہے جو مشکل وقت میں نا انسان کے جو ہے اخلاق کو سدھارتی ہے ان کے کام آتی ہے اور اسلام میں تو ہمیں حلال کے طریقے سے کمائی کرنا اور اس میں سے کچھ حصہ بچانا مستقبل تو کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے دیکھیے بچوں کی تعلیم کتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے بچے کو کوئی علم چاہیے ہمیں انہیں تعلیم دلوانی ہے تو یہ سب چیزیں ہماری تو مطلب جیسے کہتے ہیں پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے اور کبھی بھی پتا نہیں چل ٹا صحت اور گھر کے خرچوں کے لیے بھی ہمیں چار پیسے اپنے پاس رکھنے چاہیے بچ ا کے اور خاص کر یہ گھر کی محترماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے
جی جی جی
کہ شوہر کے پیسے میں سے کچھ پیسہ بچا کے رکھیں کہ بچوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہیں جانا ہے کوئی ہمارے گھر میں دعوت ہے کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے ابھی باجی آپ کو میں پرانی بات بتاتی ہوں گھر میں ان کی پھوپو کا کوئی ایکسیڈینٹ ہو گیا تھا تو یہ ایک دم سے اتنے پیسوں کی ضرورت آن پڑی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں تو سب منا بھی نہیں کر تے اللہ تعالی نے تو بولا ہے ہمیشہ مدد کرنی چاہیے ضرورت کے وقت اگر اپنے رشتے دار خون کے رشتے مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا
بالکل بالکل اور دیکھو پیسہ ایک ایسا چیز ہے آپ اس کو دوبارہ کما لو گے لیکن انسان چلا جا ٹا ہے نہ تو وہ نہیں آتا ہمیں کوشش یہی کرنی کہ اگر ہمارے پاس چار پیسے ایکسٹرا ہے تو ہم ان کو کہیں ایسی جگہ لگائیں جو وہ ہمیں دگنا کر کے ملے یا ہمارے فیوچر میں کام آئے بچوں کی پڑھائی کے لیے ایف ڈی وغیرہ کرا دے انشورینس ہو جاتے ہیں آج کل تو بہت ساری لڑکیوں کے نام پہ وہ پالیسیز ہوتی ہیں ان پالیسیز میں بچوں کو کرا دو تاکہ بچہ جب جائے میچیور ہوگا اس کی میچیور ٹی پہ وہ چیز اس کو مل جائے گی تو آدھا تو وزن ویسے ہی ہمارا کم ہو جاتا ہے
جی جی باجی دیکھیے ہماری امی نے تو ہمیں یہی سکھایا تھا ہماری امی کیا کر رہی تھی ہم دیکھیے چھ بہنیں تھیں امی نے بچپن سے چھوڑے تھوڑے پیسے ہم سب کی سے بچا بچا کے رکھتی تھی ہمیں آد آج بھی یاد ہے ہماری بڑی والی جو خالہ تھیں ہمارے امی نے ان کے لیے بچپن سے جیسے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی تھی تو جلی جاتی تھی سونار کی دکان پہ اب وہ ہم کہتے تھے کی امی سونال کی دکان پہ کیوں جاتی ہے کیوں جاتی ہیں ہمیں تب تو لگتا تھا کے کہ امی نا بے فالتو میں پیسہ ضائع کر رہی ہیں لیکن پہلے ممی کے امی کے پاس جیسے پیسے کم ہوتے تھے تو امی جو ہے کبھی ناک کا کوکا بنوا لائی کبھی جو ہے کانوں کے بندل بنوا لائی چھوٹے چھوٹے سے اور دینے کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی سونے کے چاندی کی جس حساب سے پیسے ہوتے تھے تو امی جو ہے ابو کو نہیں بتاتی تھی لیکن جب آپا کی شادی ہوئی اور امی نے جب وہ زیور نکالے تو اپ ابو تو حیران رہ گئے تھے کہ امی نے یہ سب کب بنا لیے تھے تو دیکھیے ہم سے زیادہ بازار تو ہمارے امی ابو کیے زمانے کے لوگ تھے وہ لوگ اس میں سے بھی بچا بچا کر کے پیسے جوڑ کے زیور بناتے تھے تب تو کوئی نے اتنا نہیں تھا کہ ہمیں کوئی ایف ڈیاں کرانی ہے یا یہ
بالکل بالکل بالکل اور ماشاء اللہ سے پہلے نا پیسوں میں ہمارے برکت بھی رہتی تھی اگر ہمارے ہاتھ پانچ سو کا بھی نوٹ ہے یا ہمارے ہاتھ میں سو روپے بھی ہے نا تو اس میں بھی ہم اپنا خرچہ پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے آج کل تو ہمارے ہاتھ تہیں جتنا پیسہ آ جائے اتنا کم ہے تاکہ بچوں کی پڑھائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں پھر کوئی ڈاکٹر کا خرچہ ہے کسی اور اسکول کی فیس وغیرہ ہے وہ لگ جاتی ہے ڈبل ایک نارمل کہیں اپ جاتے ہو شاپنگ کرنے گھر کی گروسری خرید رے اس میں اپ کو سامان اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے لیکن جس حساب سے آج کل کام ہے کمائی بھی ہے نا اس حساب سے سیونگ نہیں ہو پا رہی ہے
جی جی باجی دیکھیے پتا ہے ہمیں نا اپنی آمدنی بڑانے پہ نہا اس چیز پہ بہت زیادہ توجو دیننی پڑے گی دیکھیے اسلام میں تو امدنی بڑانے کے لیے سب سے پہلے ہلال رز کمانے پر زور دیا گیا ہے پہلے ہمارے والدان کے سمے پہ جو ہے لوگ دعا پڑتے تے تھے اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ وقت بھی گزارتے تھے اور محنت کا ایمانداری کا اور لگن کے ساتھ کام کرتے تھے تو ان کی جو ہے نا تجارت نوکری یا کسی بھی حلال کے ذریعے سے جو بھی کمائی ہوتی تھی نا تو اس میں برکت ہوتی تھی اور کہتے ہیں کہ اور نوکری جو بھی ہم بزنس وغیرہ کرتے ہیں اگر ہر حال کی کمائی سے کرا جائے تو عبادت کا حصہ مانا جاتا ہے اور جب نیت اچھی ہو تو اسلان میں نا ہمیں جھوٹ دھوکا اور حرام کی کمائی سے بچنے کی تعلیم دیا گئی ہے کہ ہمیں یہ سارے کام نہیں کرنے ہیں تو ایسی کمائی میں تو برکت ہوتی ہی ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں آمدنی میں برکت کے لیے نماز بھی ہم پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ہم نہ اس میں سے صدقہ بھی نکالتے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے ہماری آمدنی بڑھاتا ہے
بالکل بالکل اور میرا بھی ماننا یہی ہے کہ دیکھو پیسہ نہ ایک روپے کی قیمت واقعی میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم امی سے بولتے تھے امی ہمیں یہ چاہیے پاپا ہمیں یہ چاہیے بھائی ہمیں یہ چاہیے تو وہ بولتے تھے جب تم کماو گے نا جب پتا چلے گا اور آج جب ہم کمانے لگے ہیں نا دو پیسے واقعی میں ایک روپے کی بھی اہمیت پتا چلتی ہے کہ ہاں باہر جب نکلو نا اپ کے پاس اگر ایک روپیہ بھی کم ہے تو سامنے والا اپ کو سامان نہیں دے گا
جی جی
تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ واق عی میں حقیقت ہے پیسوں کی قیمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے ابھی تو ہم مزے مزے میں اس کو ضائع کر رہے ہیں لیکن کل کو خدا نہ کرے ہمیں مستقبل میں کوئی پریشانی اگئی کوئی انہونی ہو گئی تو وہ جو پیسہ ہے نا وہ ہماری ضرورت کو پورا کرے گا تو ہم اس کو اس کے لیے بچا کے رکھیں کوئی سیونگ کریں کوئی ایس آئی پی میں لگا دیں ایف ڈی کرا دیں بچے انشورینس کرا دے آج کل تو ماشاء اللہ بہت ساری پالیسیز ہیں جس سے بچوں کو مستقبل میں آگے جا کے منافع ملے
جی باجی ہر چیز میں پیسہ پتا ہے بہت ضروری ہے پیسہ ہمیں ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہیے اور پتہ ہے پر پی سا بچانے کے چکر میں نا ہمیں اپنے جو خون کے رشتے دار ہیں یا باہر کے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے لوگوں کی مدد کرنے میں بھی نہ پتا ہے ہماری رزق میں اضافہ ہوتا ہے برکت کا سبب بنتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے چار پیسے اجاتے ہیں تو لوگ رشتے داروں سے منہ موڑ لیتے ہیں ساتھ ہی پتا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ پیسہ آ رہا ہے تو ہمیں کوئی نئے ہنر بھی سیکھ لینے چاہیے جس سے ہم اور پیسہ کما سکیں بچوں کو ہنر مند بنانا چاہیے کہ ہاں بچے کو ہمارے کو آمدنی بڑانی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اچھا علم دینا چاہیے تعلیم دینا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے کام کو بہتر بنانا بھی پتا یہ آمدنی بڑھانے کے اچھے طریقے ہیں انہی سے ہماری آمدنی اچھی بڑھتی ہے
جی اسی لیے تو میں نے بھی اب مجھے ان کے ابو پیسے دیتے ہیں خرچے کے تو اس میں سے میں چار پیسے بچا کے کیا کرتی ہوں میں نے بچے کے اپنے انشورنس کرا رکھ خیر اس کی ایف ڈی کرا دی ہے تھوڑے تھوڑے پیسے اس میں انویسٹ کر دیتی ہوں تاکہ کہ خدا نہ کرے کل کو کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ میرے بچوں کے کام آ جائے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اج ہم جو بچوں کے لیے جوڑ رہے ہیں وہ کل کو ہمیں مل پائے گا نہیں مل پائے گا لیکن یہ ہے کہ ہر ایک ماں باپ کو نا کوشش وہ پوری کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نا وہ سہولیت ملے جو ہمیں بھی نہیں ملی
جی با جی بالکل درست فرما رہی ہے دیکھیے بچے کو اگر ہم چار پیسے جوڑ کے چلتے ہیں تو بچے کا اچھا مستقبل ہو جاتا ہے اس کے لیے اچھی پڑھائی کے حالات بن جاتے ہیں اور اللہ پر جو ہے نا توکفل کے ساتھ جو ہے نا مسلمان کو اپنی امدنی میں برکت اضافہ بھی ملتا ہے اللہ تعالی ان پہ جو ہے اگر ہم دعا پڑھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہماری امدنی میں برکت دیتا ہے
جی جی جی جی بالکل ماشاء اللہ اپ نے بہت درست فرمایا بس میرا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس اگر چار پیسے ہیں تو ہم اس کو بچائے اس کو سنبھال کے رکھیں کسی ایسی چیز میں لگائیں جو وہ ہمیں اگے جا کے منافع دے کیونکہ اگر ہم اس کو ایس ہی رکھے رہیں گے یا فضول خرچہ میں ضائع کر دیں گے تو وہ اگے کے لیے تنگی کر دے گا ہمارے لیے کیا ہوگا کہ پھر آگے جا کے ہم پریشان ہوں گے ہم پہ دو پیسے نہیں ہوں گے ہم لوگوں سے مانگیں گے تو وہ درست نہیں ہے ہمارے لیے
جی باجی دیکھیے پیسے کی بچت سے تو انسان ذمہ دار بنتا ہے کرض سے بچ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو کتنے بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے اس طرح پیسے کی اگر بچت ہم کریں گے نا اور اس کی تعلیمات ہمیں ملے گی تو اس سے نا ہماری ہمارے اندر ایک سمجھداری آتی ہے ذمہ داری آتی ہے اگر ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں باجی میں اج سے ہی پیسہ بچاؤں گی چلو باجی پھر ملتے ہیں
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ